ہیلو
السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور ہاں
ہم یہں گھر پہ ہیں
ہ ہ کیا کر رہی ہو اے امی بلا رہی بولو
اچھا کو بولے ہاں امی اچھا وہ بات کر رہے ہم لوگ فون پہ ہاں بولو
ہمم آو
اپنے گھر پہ چھت پہ بیٹھے ہیں
آے
کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بس بیٹھے فون چلا رہے ہیں
ممی کو چلا رہی ہے
امی نیچے بلا رہی ہیں
ہائے کرنے
کہی بھی ہے کہ او پانی ڈال کے پیڑوں میں
ڈال دیا پانی
ہاں ڈالو تو ڈال دو تم سے کاائے تم سے کہیں ہے تو تم ڈال دو
ہم کیوں ڈالو ایہ سب سے ڈالوا تے
ہم کاہے ڈالے
ہاں یہ ٹھیک ہے ہ ہ اہ ہاں بولو ہیلو آواز نہیں آ رہی کاہے لگایں
لگایا
ارے وہ میرے پاس نیٹ نہیں تھا نا اسی لیے نہیں لگایا بیچارے غریب ہے وائی فائی نہیں ملتا ہے
وائی فائی کو کیا ہوگیا ہے لگاتو تھا
آءے
وائی فائی لگا تو تھا کیا ہو گیا وائی فائی کو
ارے پڑوسیوں کا وائی فائی کنیکٹ کرتے تھے ان کا ریچارج ہی ختم ہو گیا ہے آب کیا ہی بتائیں ہم
کیوں نے جب سے آ رہئے
ہوں
غریبی کب سے آ گئی
بہغوت دن ہو گئے ہے
کبھی نہیں گئے
اب گنا تھوڑی نہیں اب ہو گئے ہیں ایک مہینہ تو ہو ہی گیا ہے ہاں
ڈبل پیسہ نہیں ہوے تھے کیا
کیا
بالکل پیسے نہیں بچے کیا
ایک فٹی کاڑی میں نہیں لکتی ہے
چالو چلدی جایں پھوٹی کاڑی بجا کے کرو گی
اچھا
ہاں
اڑے یہ بتاؤ ہم نے اس میں اکاؤنٹ تو جوڑا نہیں ہے
کس مے
یہی اسی میں
اچھا
تو میرا پیسا کیسے ائے گا
ارے آ جائے گا اکاؤنٹ نمبر لگانے کو آئے گا تم بتا دینا آجاے گا
کب لگانے کو آئے گا
جب یہ کال کمپٹ کرے گی پاگل
ارے تو جب اکاؤنٹ لگائیں گے تبھی تو پیسہ آئے گا
ہاں تو جب کال ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی جب چیک ہو جیں گے تو ادھر تو خود ہی آپشن آئے گا اپنا ا اکاؤنٹ ڈٹیل جوڑے
اچھا
ہاں
سمجھھیین سمجیاین
ہاں
ہاں تو کتنی دیر کی بات کرنی پڑے گی
ہا
کتنی دیر تک بات کرنی پڑے گی
بارہ منٹ
سمے بہت قیمتی ہوتا ہے پتا بھی ہے
آپ کو کیا کام ہے کون سا بزنس کرتی ہو کون سا بزنس کرتی
آے بزنس کیا یار بہت نیند بہت آتی ہے ہمیں سویا کرتے ہیں پڑے پڑے
جبھی تو اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے
ا چھٹی ہے کیا اب روز جا رہے کیں نہ دین
ابھی پہلی بھی جاتی ہے گھر پہ
تو تم نے پہلی شادی ہو کیا
منگ کب دگ
امی لاتے مارتی ہے صبح صبح
ہممم ہم خود ہی اٹھ کے خود ہی جاتے ہیں کالج
ارے بس کرو جس کو پتا نہ ہوا کرے اس کو بتایا کرو ٹھیک ہے
ہاں ہاں پتا نہیں تبھی تو بتا رہے ہیں تم کو
ہوں اور کھانا وانا کھا لیا
ابھی تو نہیں کھایا بن ہے
پیٹو انسان ہے بھوکی کیسا رہلتی ہے
یار کیا کرے میرے حصے کا تم ہی کھا جاتی ہے
ہم نے کھایا ہی نہیں تبھی تو میرا وزن گھٹتا چلا جات اب کیا دوں جو لوگ نا بھینس ہوتے ہیں ان کو دوسروں کا وزن بڑھتا ہی ہوا نظر آتا ہے
ہمم
کیا کیا کیا
جرا اپنا شریر دیکھو جاکے کے تب بتانا کتنا وجن بڑھ رہا ہے
اچھا اپنا دیکھ لو ساٹھ کلو کی ہو گئی ہو شرم نہیں آتی ہے
تمہارا منہ ساٹھ کلو کا ہورہا ہے
لڑکیوں کا وزن خالی پینتالیس تک رہنا چاہیے جو کہ میرا پینتالیس ہے پتہ بھی ہے
ہمم ہمم بڑی ہو جو پاس ہو فلور پٹھ جائے گا
ہوں
ہاں
ہ ہائے
تو کل اسکول جاؤگی
ہاں جائینگے منڈے ہے ہاں تو منڈے ہے منڈے کو تو جانا ہی پڑےگا
آج سنڈے آج کیا کیا کیا
ہاے
آج تو سنڈے ہے آج کیا کیا کیا
آج ہم نے صبح سے دیکھو پہلی بار تو ہم لوگ بعد نہیں ساڑھے گیارہ بجے سو کے اٹھے تھے
ہوں
پھر ابو آ گئے تھے پنجاب سے ٹھیک
ہوں
پھر ہم لوگ نے کام وام کیا گھر کا اس کے بعد فون چلایا
ہوں
پھر رات ہو گئی پھر کپڑے دھلے پھر آپ فون پھر چلا رہے ہیں
کپڑے کب دھولے تم نے کپڑے کب دھولے
کپڑے ابھی تو دلہے ہے
ان انٹلیگیبل
آئے
دیکھنا نہیں ہم نے کپڑے دھوتے ہوئے
تم چھت پے بیٹھی ہو کہاں نیچے دیکھ لو گی
ہوں
ہاں
ہ ہممم اور بتاؤ
لگاتار بولتے رہنا پڑتا ہے کیا
وہ نا جائیں
ایسے ہی يار
خالی ٹائم تھوڑی ویسٹ کرنا ہے
اچھا
ہمم اور بتاؤ
ہمم
اور بتاؤ
آؤ کیا بتائیں ہ بتاؤ تم چلے والے لے رہی ہو اچھے کی نہیں تمہاری ٹانگے چالی گئی تھی نا
ہاں ہاں بس صحیح لے رہے ہیں کیااہی بتاؤ مجبوری ہے
ہمم
یہاں تو گملے رکھے ہے اس میں میری مٹی بھی نہیں بھرے ابھی
ہاں جب کھاد ولیڑی منگوائی جائے گی اس میں ڈالی جائے گی تب بھریں گے
ابھی ھگدو اسمے جاکے
بکری کی لیڑی ہوگی ہمارا ہوتا تو ہمکب کا تین چار بار ھگ چکے ہوتے
ہاں ہڑودی تو ہے ہی ہو
حی حی اور کیا پیٹ میں ایسیڈیٹی بن جاتی ہے
ہوں ابھی لگا دیتی گملے
ہمم
تم نہیں لگادیتے گملے
ہمارے پاس ٹائم کہاں رہتا ہے بزی انسان
آئیں
حکم چلانا تم تو
اور کیا
ہ موسم تو اچھا ہی ہے آج تک تو
ہوں ہوا بڑھیا چلی ہے
بادل بھی نہیں ہے زیادہ ہم اس واسطے چھت پے لیٹے ہے آکے
اچھا
ہمم ہاں وہ لاپیں تب بھی
کیا
تمہاری طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ہماری طبیعت کو کیا ہوئیگا ہم تو ٹھیک ہی ہے
ہ وہی کیا لگتا ہے جیسے انسان
تیز بولو تھوڑا سنائی نہیں دے رہا
تم ہی کہے سکتے ہو ایسے انسان کو
ہمم
کیا
کیا ہوا
سنو
میں دیکھ ری ہوں بار بار
آواز دیکھ رہے تھے تیز ہے کہ نہیں
ہاں
ہاں
ہمارے فون میں ایسے ہی دور آواز آتی ہیں کون خراب ہے یہ غریب اپنی عادت سے غریب ہے
ہاں تم بہت یسیو ہو نہ
اور کیا
اب بول نہیں سکتے فیملی دیکھتی ہے
ہوں ہم تو رئیس ہے ہی اتے رئیس کیا کریں آپ جو کام کررہے ہیں
اب اس میں اسپیکر کا آپشن نہیں ہے یہاں
ہونے ہوگیا
یے تو غلط بات ہے بہرہ انسان تو سن بھی نہ پائے
ہاں تم تمہارے سنتے نہیں ہیں نا کی ایک ایسے بہرے انسان بھی کیا آپ کا کام کر سکتے ہیں
ہاں
جا رے سارے
ناک چاڑو اٹھا کے کان میں چلا دی
اچھا چلو بھی یار نیچے
چلو نیچے کا بتا ہے
ظہور کے ٹائم کپڑے اتار نا رہے گا میرے کپڑے پھلے رات کہیں بارش ہوگی تو کام ہوجاۂے گا میرا
پائل رئن تو دوسری ڈس تو آئی ہے تمارے پاس
ارے امی ایپرین کہاں ہیں دوسرا میرا
تو خالی ایپرین لے چلو
ہاں تو انڈرس مل جائیں گے پوری
ہمم
آمم
یے بتی کون جلادی
ہر کہانی والے ہونا والڈن والڈن
اچھے
ہوں ہوں شامگ اور تو ٹھنڈے ہوا میں
گیٹ تو واک میا جے سامنے نی گےنا آے
ہوں ہوں ڈیک میں آواز نہیں سونا اے گا ان کو
تیج بولو تیج
بے سری آواز نا سنایا کرو ہمیں
اچھا ابھی دس منٹ ہو گئے رے گیارہ منٹ ہونے والے اچھا ہاں آواز تمہاری بہت دھیر ے آ رہی
ایے گا مجکو باتالو تما فون کھاراب ہے بدل والو
اچھا پیسے دے تو بدلوا ل ہے
مرد سے پیسے مانگو
ہمم
تمہارے پے ٹیکس آیا کے نہیں
کیا
اج ٹکس آئے تمہارا وہ فام بھرا کے نہیں تم نے
فام کوؤن سا
جو بھیجا تھا جو ہم کہہ رہے تھے بھرنے کے لیے
واٹسپ پے
ان کو بھی پونچھے
وہ نہیں برا
کیوں
گائے ہی نہیں
کیوں نہیں گئی بابا بولے کیا
اں
آپ بولے گے پاگل ہو کیا
آے
ہاںے نہیں گی پا پاگل ہو کیا
ٹائم نہیں ملا تو ٹائم کی قلت ہے تھوڑی
ہاں ٹھیک یہ رکھو
ٹھیک ایرک کیا کریں ہوں ہ ہ ہمے آپ رتے ہو پاگل اچھا چلو نیچے ہاں چلو نیچے ہاں ہاں ہاں ابھی چار سیکنڈ تین سیکنڈ دو سیکنڈ ایک سیکنڈ بچا ہیں
ارے توم کہاہ ہی گیل ن